ہیلو ہیلو آ رہ ہے وعلیکم السلام بھائی جان
ہ وعلیکم السلام و علیکم کیسے ہو
خیرییت سےے ہیں آپ بتائی بھائی جان آپ کیسے ہیں
بس ہ اللہ کی رن سے ابو جان ابو جان سب خیریت سے ہیں میں نے سوچا تھا کافی دن ہو گئے تو تو میں نے سوچا تھا آپ سے بات کر لی جائے آپ سے گفتگو کر لی جائے آپ بڑے کار مصروف رہتے ہو
ا بھائی جان بس ایسا ہی ہے تھوڑا نا یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ ب گرمی کا موسم اتنا ہو رہا باہر کہیں نکلتے نہیں تو یہ فون میں دیکھتے رہتے ہیں تو جو شاپنگ کچھ کرنا ہوتا ہے تو آن لائن پروڈکٹس دیکھتے رہتے ہیں سارے کچ نہ کچھ کچ نہ کچھ گھر منگ آتے ہی رہتے ہیں
اچھا وہ تو ہے تو آپ س آئی ڈی پہ آپ سائز کر رہے پر آپ نہیں ہو کتنے دن ہو گئے آپ کو جوائن کرے ہوئے
میرے کو ایسے ہو گئے کہ ایے سمنگ ٹ ففین ٹ ففین ڈز
اچھا تو آپ نہیں تو نہیں ہو خیر نہیں ہم تو اس پہ کر رہے پ ہم کو تو ڈیڑھ سال ہو گئے ہی
جی جی جی
ج تو ہم تو اس پہ بہت ہی زیادہ نالج رکھتے ہیں باقی بعد میں آپ بتاؤ آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہو گے
تو آن لائن شاپنگ آف لائن شاپنگ پر ہی کرتا ہے
ہاں ویسے آن لائن اور آف لائن شاپنگ جو اس موجوع پہ آپ بات کرنا چاہیے تو وہ ت ان شاء اللہ وہت بہت بڑھیا آپ بتائیے
جی جی تو بھائی جان آ سے ہم پوھنا چاہ رہے تھ کہ آپ کو آن لائن شاپنگ زیادہ پسند ہے آف لائن شپ
نہیں بالکل بالکل بالکل آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے دیکھیے میں آپ کو بتا دوں آپ آن لائن شاپنگ ہوئی یا چاہ آ کی آف لائن شاپنگ ہوئی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے جو موبائل کے دوارا کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کپڑے خریدتے ہیں یا کسی پرک کی کوئی چیز خریدتے کہ تو اس میں کیا ہے کبھی کبھی افیکٹو فیس آ جاتے ہیں جس کے کہ لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس لیے میرا تو یہی ماننا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی پرک کی کھادی چیزیں جو ہوتی ہیںیں بازار سے ہی جا کر خریداری کرنی چاہیے کیونکہ آن لائن چیزوں میں وہ خراب چیزیں آ جاتی ہیں
نہیں نہیں بھیا آپ یہ بات تو آپ سےح ہی کہہ رہے ہو میںپ اس بات سے بالکل سہمت ہوں لیکن کیا ہے نہ کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جیسے کچھ سائڈ ہم نے دیکھی اب آج کل کیا ہے کہ ایک سائڈ کی کاپی ڈوپلیکیٹ بنا کر اچھی سائڈ بھی اور انہیں کی ڈوپلیکیٹ سائڈ بھی بہت سی بنی ہوئی ہے تو جیسا کہ کہ آپ نے بتایا کہ ڈپلیکیٹ چیز آ جاتی ہے بےیکار آتی ہے تو کبھی کبھی جیسا ہوتا ہے کہ ہم کو جیسے ہی ہم نے کچھ پروڈکٹ دیکھا ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ سستا والا ہے ہم س لے لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سستے کے چکر میں نہ وہیں مات کھ جاتا ہے
بالکل بالکل اس چیز کا مجھے اچھے سے معاملات بھی ہے میں نے دیکھا ہے اکثر کو لوگوں کو کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سستے خریدنے کی جہاں ہم ایسا کرتے ہیں اپنا وہ جو بہت ہی اپنا نفا نفا کے چکر کر میں وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں
لیتا ہے اب بھائی جان میں س بناؤں تو کچھ پرشٹت ویبسائٹ ہیں میں ادر میں وپ سے کہوں میں ہمارے گھر سے بازار بہت دور ہے تو ہم بازار نہیں جاتے میں تو اپنی روزمرہ کے ادکتر سامان کپڑے سب سب آن لائن ہی منگاتی ہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی منگاتی ہوں نا بہت اچھا نکلتا ہے
ہاں بالکل یہ میں دیکھو میں جبھی تو میں کوئی بھی کہاں مطلب بس تو خریدنے جاتا ہوں تو میں سب سے پہل اس کے بارے میں گ اپنے جو دوست ہیں میرے جو یار ہوتے ہیں میں ان سے گفتگو کر لیتی ہ ہ جس کے بارے میں مج بھی چیز خریدنی ہوتی کیکہ اس سے کیا ہے لوگوں کو اس کے نقصان کے بارے میں ب دیتے ہیں اس کی جو جو مولیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں پتا پڑ جاتا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہمیں بس کیکہ مولیہ کا معاملات نہیں ہوگا تو وہ وستو ہمیں خریدینے اس میں کوئی مزے نہیں آئے گا
نہیں نہیں بھائی بان آپ کی بات کہنا تو لیکن یہ ہے نا کہ تھوڑا ہر چیز دیکھو میں اس چیز سے بھی آپ کی سہمت رکھتی ہوں کہ کیا ہے کہ ہم ہم آف لائن بازار گ دکان پہ ہمیں کوئی چیز پسند آئی ہم اس سے وارگنگ کر لیتے ہیں دس بیس پچاس سو روپئے کم کرا لیتے ہیں لیکن آن لائن میں کیا ہے کہ اگر ایک سو دو روپئے ہیں تو ہمیں کو دو روپئے بھی دینے ہوں گے ہم وہ دو روپئے بھی کم نہیں کر سکتے
ہاں بالکل یہ تو ہے جبھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہے اس میں جو نقصان ہوتا ہوتا ہے لوگوں کا کبھی کبھی چیزیں جو خراب آ جاتی ہیں آپ کو اچ گنوتتا کی دکھائیں گے پر لیکن وہ بہت ہی گٹھیا کوالٹی کی ہو جاتی ہے اس میں کیا کہ کافی نقصان ہوتا ہے اور یہی کن ہے کہ
جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن کیا ہے بھی کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ بھائی جان ایسا ہوتا ہم بازار سے کوئی سامان دکان سے لے کے کرئے اب ابھی اب کچھ ٹائم پہلے کی بات ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے گئی اب اندازہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اب بھائی جان میں لن گگر آ کے بچے کو پناایا تو وہ چھوٹا بیٹھا اب بڑا ہو تو اسے تھوڑا ایڈجسٹ بھی کر لو کہ کچھ ٹائم بعد آ جائے گا لیکن چھوٹا کپڑا تو نہیں رکھا جاتا ت وہ تو میں دکان پہ جیسے ہی واپس کرنے کے لیے گئی بھائی جان اس نے اسی ریٹ میں پھر اتنے بےیکار بےکار کوالٹی کے کپڑے دکھائے مجبوری تھی مجھے لانا پڑا
ہ
لیکن اس میں مجھے آن لائن بہتر لگتا کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو اگر واپس کر دیتے ہیں تو ہمارے سارے پیسے مل جاتے ہیں مجھے اس میں اس میں اسیز سے بڑی اچھا لگا ہے یہ چیز
ویسے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں جو آپ جو شبدوں کا تعالمیل کر رہے ہیں اس میں آپ وہ اردو شبدوں کا یوز کرنا چاہیے
جی جی جی
بالکل دیکھیے جیسے کہ آپ نے مجھے اس چیز سے رابطہ کرایا کہ نہیں تو ہوتی ہے کہ ہمیں سستی پڑ جاتی ہے اور جو آن لائن کوچنگ وہ شاپنگ ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہمیں ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جانا نہیں پڑتا ہے آن لائن شاپنگ کرنے کی لیے کیکہ آپ گھر سے ہی موبائل سے ہی کر سکتے ہیں ی پرنت آپ آف لائن ار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گاؤں سے یا یا شہر سے کہیں سے بھی آپ کو باہر جانا پڑے گا ہو دکان تک پہنچنا پڑےا ہے دکان تک پہنچا
سچی آپپ اب اس سمے میں گرمی کا موسم ہے اور اتنی بار کہیں بارش ہے کہیں گرمی ہے ایسے موسم میں گھر سے باہر نکلنا تو بہت ہی دقت کر رہا ہے اس لیے ایسی ایسے میں لگتا ہے کہ ہمیں گھر سے ہی اپنا جو بھی اپنے روزمرہ کے کام ہے ہم ہم ہیں دیکھو ہم ہاؤس وائف ہے گھر سے باہر اتنا نہیں جاتے روز مر کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کہ گھر سے باہر نکلنے میں بہت سمے لگتا ہے اس لیے میں تو آن لائن ہی پہ اچھا محسوس کرتی ہوں کہ کر سے جی بائی جان
بالکل بالکل آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں میںدھ تر جو روچی ہوتی ہے کسی بھی کار کے اندر میں نے دیکھا شاپنگ کی بہت زیادہ ہی روچی ہوتی ہے یہ کچھ کرنے کی لی خریداری کرنا ان کا شاید بستیدہ ہو کیوںکہ آپ دیکھنا اور میں یہ چیز دیکھیے کہ وہ زیادہ ہی مطلب کسی کار کو کرنے سے پہلے خریدنے سے پہلے گفتگو بہت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مصروف رہتی ہیں وہ گفتگو کرنے میں میں نے یہ چیز دیکھا ہے میں اس چیز کا اچھی طریقے سے معاملات ہوئے ہیں مجھے میرے والدین نے مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ مصروف کہتے ہیں
جی جی جی تو اسی لیے نا میر کو میں کو سج میں آپ کو بتاؤں میرے کو یہ چیز بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ میں خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ ہم جیسے آن لائن میں بہت سی چیزیں منگاتی ہوں تو میں کیا ایک ہی ویب سائٹ پہ پہے اس کو کافی دیکتی ہوں اور جب تک اس کی کوئی ریئل پک نہیں دیکھ لیتی ریئل تو اسپرین میں نہیں دیکھوں جس کا اس کا ریویو چیک نہیں کر لیتی تب تک میں بہت کم ہی کوئی چیز منگاتی ہوں اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم کچھ آن لائن کوئی پروڈکٹ منگا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اس کے بارے میں پوری معاملات کر لینی چاہیے
ہاں بالکل بالکل اسی لیے تو ہوتا ہے نا اس لیے ہمیں چیزوں پہ بہت اچھے طریقہ سے دھیان دینے کی چاہیے کہ ہمیں اپنے جو آنے والی جو پیڑھی ہے انہیں زیادہ ترر آن لائن کی اپیشا آف لائن پہ ہی زیادہ دھیان دینا چاہیے جی سے میں آپ اس کو آف لائن کوئی بھی چیز خریدنے جاتتے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کریکھ سکتے ہو کہ اس کی کوالٹی کیسی اچ ر کیا نمن ستر کی ہے آپ اس کے بارے میں آپ کو شو کر سکتے ہو ک بارگیننگ کر سکتے ہو آپ اس کی کتنے کی دی ہے کتنے کی نہیں دی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمیں
جی جی جی جی بھائی جان آپ کی اس بات سے میرے کو بہت سہمت ہوئے ہے میں آپ اسس پاس سے بھی تشریف رکھتی ہوں کہ آپ نے میرے کو اتنی اچھی جانکاری دی کہ ہاں آف رائنٹ بہتر ہے ورنہ میرے کو تو آ لائن ہی بہتر لگتا تھا کیونکہ میں تو خود آن لائن ہی کرتی تھی میں آف لائن کم کرتی ہوں میں باہر نہیں جاتی اور گرمی کو موسم کو دیکھ کر تھوڑا ویسے نہیں نکلتی لیکن آپ نے جو بھی میرے کو بتایا میرے کو اس سے اتنا اچھا لگا جان کر کیانےے سے اگر میرے کو کچھ سامان خریدنا ہوگا جو بھی کچھ شاپنگ کےعے کرنا ہوگا تو میں پھر وہ آف شاپنگ ہی کروں گی
ہاں بالکل بالکل ا میں تو یہ آپ سے میں آپ کو یہی معاملہات سنانا چاہوں گا کہ آپ تو اب آپ تو خود بھی اور جو آپ کے جو جو پڑوسی لوگ ہیں آپ کے جو بھی آپ کے فرینڈ ہیں یا کوئی بھی ہے ان کو ادک سے ادک اسی والے ب ہیں کہ آپ آن لائن کیا پچ آپ آن لائن کو جو شاپنگ ہوتی ہے اس کو ہی زیادہ آپ وہ کریں نہیں کہ اس کو زیادہ بڑھا دیں کیونکہ آپ لائن کوھ سے ہمیں کافی دیکھنے کو ملتا ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
جی جی جی
اور جان پہچان بھی بڑھتی ہے اور آن لائن شوپنگ میں تو آپ نے دیکھا ہو کہ کئی کئی بار تو لوگوں کے ساتھ ٹھی کو بھی دیکھنے مل ٹھگی ہو جاتی ہے آپ کسی پروڈکٹ کو م منگاتے ہیں اور وہ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ خالی آ جاتا ہے آپ وہیں شکیت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوگ
نہیں ہے بھائی جان آپ اس بات کو صحیح کہہ رہے ہو آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ایں کچھ ٹائم کی عید پھر میں نے سوچا تھا کہے آن لائن منگا لیتے ہیں کیونکہ عید آ رہی تھی رمضان میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ نئے نئے کپڑے پہنیں گے پہلے سے پہننے شرو منگا لیتی ہوں دو چار جوڑی کپڑے تو میں نے ایک ایسی شیڈ دیکھی اس پہ تھا کہ فور نائنٹی نائن میں تین سوٹ تھے بڑے پیے پارے سوٹ تھے میں نے سوچا ایے سندر سندر فوٹ چار پانچ سو روپے میں کہاں ملیں گے اور بھائی جان میں اس میں آن لائن تھا سارا کی پیمنٹ بھی آن لائن تھا ایر اتنا وہ ہوا میں اس میں دو کا کھ گئی بھائی جان اور میں نے اپنے پانچ سو روپے د دیے نہ تو میرے سوٹ ہی آئے اور نہیں میرے پیسے واپس آئے
دیکھو ویسے آج آپ سے بات کر کر اچھا لگا آپ سے ملاقات کے لیے شکریہ اللہ حافظ
ار اللہ حافظ بھائی جان